وعلیکم السلام علیکم بڑے بھائی
وعلیکم السلام کیا حال چال ہے بڑے بھائی
بڑھیا بھائی بڑے بھائی اور بتائیں آپ
اور تو کیا کریں اور سب بڑھیا ہی ہے
ہوں ابھی ایک بندہ آیا تھا بھیا میرے پاس
اچھاڑے میں
وہ اچھی اچھی سایاں مارا تھا میرے پاس
کیسی ساریاں تھا کیسی لگ رہی تھی آپ کو
مطلب بہت اچھا تھا بھیا ویسے سا آ گیا لائف میں نے کبھی سنا ہی نہیں آج تک
وہ کہیں چیٹنگ کر کے بول رہا ہوگ
ہاں یہ بھی ہم کو بول رہا اب یہ گوگل ووگل میں سرچ وچ کر کے چیٹنگ کر کے بول رہا اب
ارے نہیں ایسا بات نہیں ہے وہ سب ویسا ویسا سا گوگل میں تھوڑی ملے گا جیسے جیسے آپ بتیں
ہاں یہ بھی لیکن یہ بھی بات ہے
اور بتائیے
اور آپ بتائیے آپ کا سنا دیجیے آپ بھی سنا دیجیے کچھ ہے کچھ ہے تو
تو سنیے گا
جوں
کہ شریر میں جان نہیں اور ہم سے لڑتے ہیں
جی جی
بات بات پر ماں کی گالیاں دے کر کول بنتے ہیں
ہوں ہوں
کہ شریر میں جان نہیں اور ہم سے ہم سے
جی
ہم سے
جی
لڑتے لڑتے ہیں
ہوں
اور بات بات پر ماں کی گالیاں دے کر کول بنتے ہیں
ہوں ہوں
اور جو اندھیرے سے بھی کال ہے
ہوں ہوں
مہ وہ مہینندر سنگھ دھونی کے فین بنتے ہیں
ا ڈھ بس کریکٹ بھیا ڈھ باس کریکٹ میں سناتا ہوں بھیا آپ کو
ہاں بے نہ
زندگی میں کچھ کرنا ہے تو خود سے وعدہ نبھانا ہوگا ہر حال میں آگے بڑھنا ہے
اچھا
ہر مشکل سے ٹکرانا ہوگا اگر یوں ٹکراتے رہ گئے
ہ
تو ایک بار بستار میں سونا ہوگا
بھائی کیا سیلی تھی کسم خدا کی دل سے دل چھو گئی
شو کریے بھار
اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نا
جی جی
اسپتال میں دکھاوے کے لیے مریض دیکھتے ہیں
ہوں ہوں
کہ اسپتال میں مریض دکھاوے کے لیے مریض دیکھ مطلب دکھانے کے لیے علاج کرتے ہیں
ہوں
اسپتال میں دکھاوے کے لیے مریض بنتے ہیں
ہاں ہاں
اور سنیے گا اور مریض دیکھتے ہیں دکھاے کے لیے مریض دیکھتے ہیں یہ ہو گیا یہ لائن کلیئر ہوا
ہاں ہاں ہاں
ہ اور جن کے پاس پیسہ نہیں وہ دکانوں میں چیز دیکھتے ہیں
ہوں ہوں
اور آج کل
کے بچے دیکھے سلمان خان اور شاہ رخ خان کی مووی
ہوں ہوں
ہم جیسے مرد تو چھیالیس منٹ کا سیریز دیکھتے ہیں
روووو یہ ایک ہی نمبر بھیا ایک د بھیا ایک د بدھیا
کیس تھا بڑے بھائی
بڑے بھائی بہت ہار تھا بڑے بھائی مطلب کیا بتاؤ آپ کو میں دل چھپے بھیا جی
ہ
چلیے میں آپ میں آپ کو سناتا ہوں
ہاں سنائیے بولے بھائی
جیت کس کے لئے ہار کس کے لئے
ہوں
زندگی بھر تکرار کس کے لیے
بائے ہےائے
جو بھی آیا ہو جائے گا ایک دن پانکا کس کے لیے میری جان
آئے ہائے ہائے ہائے کسم خدا آئے ہائے دل خوش کر دیا
تیس سو سو گپیا آپ بتائیں آپ آپ ل
اس کے کر کے بےقرار نہ کراؤ
ہوں ہوں
کیا اس کر کے بے قرار نہ کراؤ بنا چھئے میرے کو یوں نہ تڑ پاؤ گی
ہوں ہوں
بنا چھوے
مکو ونٹ پرر
میرے کو یوں نہ تڑپاؤ
جی جی
اور تمہاری تو اور تمہیں محبت نہیں میرے سے تو بول دو یوں اپنے راستے بلا کر انتظار نہ کرواؤ
اوف جی
کھیسی ت وڑے بائی
بڑے بھائی بہت اچھے بڑے بھائی مطلب بہت اچھے مہ آ گیا بڑے بھائی
ریٹ مائی ساڑیز آؤٹ آف ٹین
الیون
صحیح ہے ہے اب آپ سناؤ گے کہ میں سناؤ ہاں سنا دو سنا دو
تھوڑی مستی تھوڑا سا ایمان بچا پایا ہوں
اچھا اچھا اچھا
تھوڑی مستی تھوڑا سا ایمان بجا پایا ہوں
ہے
یہ کیا کم ہے میں اپنی پہچان بچا پایا ہوں
کیا قسم خدا کی ہے اور
کچھ امیدیں کچھ چھپ سپنے کچھ متی یادیں
اہے
کچھ امیدیں کچھ سپنے کچھ مہتی یادیں
ا ہ
جینے کا میں اتنا ہی سامان بچا پایا
ارے کیا ساعری ہے بڑے بھائی د دھو دل ٹچ کر گیا ایک دم دل ٹچ کر گیا اب میں بتاؤں
آپ آپ آپ بتاؤ
یوں گھنونے ارے ی تو حرکتیں تو نے گلی میں بھی کیا تھا
ہوں ہوں
اور ہ یوں حرکتیں تو نے گلی میں بھی کیا تھا
تجھے سہارا نہیں ملا تو دو نلی میں بھی کیا تھا
ہوں ہوں
پر میں محبت کے خلاف نہیں ہوں مرسد
ہوں
محبت تو ہمارے علی نے بھی کیا تھا
درواز کرے بھائی
ہوں بڑ بیشنا
زندگی میں جو بھی حاصل کرنا ہو
اچھا بڑیات
کہ زندگی میں جو بھی حاصل کرنا ہو اسے وقت پر حاصل کرو
اچھا
کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے
ارق بے بھائی ہم کو ایسا کہا لگ رہا ہے ایسا کہا لگ رہا ہے کہ ہاں ہاں بو بو
کیونکہ ہمارے یہاں ایک موٹا صاحب ہے
اچھا
وہ زندگی میں جلدی حاصل کرنے کے وقت میں یا اٹھارہ میں شادی کرنے کی بات کرتے ہیں
دڈ واس کٹ دو دڈ ماس کو ایک د واس کر بڑے بھائی اب اب اور آپ بتاؤ کہ آپ اب آپ چوز کرو کہ کس کے اوپر سااری سن رہ ہے آپ کو
ہاں میر کو سننا ہے ساکی آگے تب جانتے ہو
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیے سنیے گا
جی جی ڈاؤن ٹو ارھ بندے پہ سنا دووں میںا ایک بار سیکنڈ ڈاؤن ٹو ارھ بندہ
علم آفوق
جی جی جی ڈانوس کرے گ ڈانس کرے گ بھائی
اچھا چلیے ٹھیک ہے آپ کو کہ تیری عاشق میں تیری محبت میں میں نے کئی گانے گایا ہے
جی جی
کہ تیری محبت میں میں نے کئی گانے گایا ہے
ہوں ہوں
تجھے نہا پا کر بھی بہت مشکل سے میں نے پایا ہے
ہوں جی
اور تمہاری حرکت یہاں کے لوگ جانتے ہیں
ہوں ہوں
ابھی بہت ہیوی بولنے والے ہیں تمہاری حرکت یہاں کے لوگ جانتے ہیں
جی جی
اس لیے تم نے رانچی والی کو پھنسایا ہے
اچھا ایک اور میں سنا دیتا ہوں اس اگنی انسان پ
ہاں بھائی بھی سنا دی
کہ گاندھی میدان کا پارک کا لائٹ جلا دوں
اچھا
تو پورا دکھے اگر میں شیوا جی کا لائٹ بھی چلا دوں
اری ار گاندھی کیا سیوا کیا راچی کا لائ جلا د تو تورا دیککھے
تو تبھی دکھے تو تبھی دکھے جب زندگی کا لائٹ نہ رہے تب تو دکھے کیونکہ اس ٹائپ پر کوئی ن دکھے
اچ اب آپ کو شاعری سنا موٹا بھائی پر سنا رہا ہوں
جی جی آپ بڑا بھائی پی سنا دو
یہ فی الحال ہی کا انسیڈنٹ ہے سمجھیں فی الحال کا ہے آپ سمجھ جاؤگے جب میں شاعری بولوں گا
جی جی
کہ چلتے چلتے روڈ پہ یو مارک نہ دیکھو ارے نہیں چلتے چلتے یو روڈ پر مارک نہ جایا کرو مارک مارگ مارگ مطلب مارگ سمجھ رہے راستہ مارگ نہ جایا کرو سمندر اندر میں سارک نہ جایا کر
ہوں ہوں
اور تم اتنے نیچ حرکت کرتے ہو
ہوں ہوں
تم اتنی ن حرکت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے
ہوں
مگر یوں میلاد سے اٹھ کر پارک نہ جایا کرو
یہ بڑے بھائی آپ یہ کل بولنی ہے اسی انسان کے پاس
دا کرٹر بڑے بھائی یہ مست تھا ایک نمبر تھا یے میلاد سے اٹھ کر پارک نا جایا کروں نہ نہ پہلے والا بہت اچھا تھا بھیا میلاد سے اٹھک یو پارک نا جایا کرو میلاد سے اٹھکے یو پارک نا جایا کرو وہ
اور ایک ات اور سناؤ کیا
جی آپ سنا سکتے ہیں سنائیے آپ
کہ یوں ہمارے خاطر تحمل میں نہیں آتے ہیں
ہوں ہوں
یوں ہمارے خاطر تحمل میں نہیں آتے ہیں ہم آپ سارے کوئی مزمل میں نہیں آتے ہیں
ہی ہ
اور دو دن سے اتنا بیجتی کیا ہے ہم نے
ہوں
کہ اب وہ دوبارہ محفل میں نہیں آتے ہیں
جی ایک نمبر جو میرے من میں آ رہا تھا آپ کے من میں آ گیا واہ کیا سیری آپ کی
چلیے ٹھیک ہے بھیا
تو نہیں نہیں بڑے بھیا اب بھی تھوڑی یہ د ر رک جاتے ہیں
ایک اور سنا ہی دوں ایک اور سنا ہی د چلیے ٹھیک ہے کس کے اوپرسن کو سااکب
چلیے ساقب پپر سنوی بات ہے
ہ ہم جن کی سوچ ڈھیلی ہو وہ کے سی سی میں جانا جایا کرتے ہیں
ہوں ہوں
ہمیں کسی سی میں جانا چاہتے ہیں
ہوں
یا کے سی سی نہیں کے سی سی کرنا چاہتے ٹھیک ہے جن کی سوچ جھیلی ہو وہ کیسیسیی کرنا چاہتے ہیں
ہوں
جن کی سوچ اوپر ہے وہ ایسےسیی کرنا چاہتے ہیں
ہوں ہ
اور جن کا دماغ ایک دم کالا ہے
جی
وہ جے پی ایس سی کرنا چاہتے ہیں
اا
جیک
یہ بھی بالکل صحیح تھا بھیا نا ب بالکل صح تھا بھیا
اور جن کی دماغ ایک نمبر بھیا ایک نمبر ایک دم پرفیکٹ تھا بھیا
چلیے ٹھیک ہے بھیا میں کال کرتا ہوں ابری نا